ہلو
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی سب خیریت آپ سنائی ہیں
سب اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے آپ بتاؤ
ج اچھا سوچا آج صبح صبح کال کریں آپ سے ہال چال پوچھ لیں
بہت بہت ب اچھا کیا بہت اچھا کیا ہم بھی چاہ رہے تھے کہ آج آپ کا ابھی تک کال نہیں آیا پت نہیں کہاں چلے گئے آج
نہیں نہیں آج ہم دن میں کہیں جانے والے تھے تو ہم نے کہا صبح صبح پریشان کیا جائے آپ کو
ہ کوئی بات نہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں کوئی ہمیں کوئی جی بال کے پریشان کرے ہم بھی یہی چاہتے ہیں
اور اب پی ایمو کیسے ہیں آپ اب س آپ کیا امی ابو کیسے ہیں والد کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اللہ کا رحم ہے کرپا ہے
والدین صحی رہ تو سب سیح رہات ت ان کاا شر ان کاا ہمارے سر کے اوپر سایہ ہمیشہ رہنا چاہیے
ہاں ہاں بہت اچھے ہیں آپ بتا آپ کے کیسے ہیں
میرے اپنے اپنے گھر میں ہم نکاح کے بعد اپنے گھر میں ہیں اور میرے ابو امی اپنے گھر میں ہیں
اچھا تو اس گرمی کی چھٹی ہوں میں گئے نہیں تم اپنے ابو امی جان سے
اس بار بت زیادہ گرمی بڑ رہی ہے اس لیے میں نے گرما اپنے ہی گرمی رہےا زیادہ اچھا سمجھا
اچھا صحی ہے سحی ہے اور کیا کھایا آج کیا کھیا ہے
آج ابھی تک تو چائے بھی نہیں پ ہے آج کل ہم رات کو سونے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے
اچھا اچھا نہیں اثررر ٹائم پیس ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ ٹائم پیس ہونا چاہیے لوگ آج کل کام کاج کے میں اتنے ہو گئے کہ اپنی ند کا دھیان نہیں رکھ پا رہا اس ٹائم پہ سونے گے تو انسان پھر تھوڑا ہ مشکل حالاتوں میں آ سکتا ہے کہ جب اچھا سوئے گا تو اچھای فریش ہوگا انسان باڈی اچھی پھر
جی جی ہم جیسے رات میں کبھی نہیں سو پاتے ہیں کچھ بٹیا کا شوٹ وغیرہ تھا تو اس وجہ سے رات اییسی ضیاائع ہوگئی تو دن میں آج اپنی نیند پوری کر لیں گے تھوڑا ابھی سو لیں گے پھر اور دوپہر تب ہمارے کو تھوڑا کام تھا
اچھا اچھا اچھا اچھا صیے صی
اور آج آپ کیا کھانے میں کھانے والے ہیں کچھ پلانس آج
آج ہمیں جو امی کھلا دے گی ہم کھا لیں گے ہ
اچھا اچھا آج کے دن تو امی اور ابو کو آج تو امی ابو کو آپ کو ہی کچھ سر پرائز کھلا دینا چاہیے بنا کر کے کہ آج امی آپ رسٹ کیجیے ہم چھٹی پہ ہیں
ہاں وہ تو ہے صحی بول رہے ہیں بٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کو سرپرائز دے
ہم بہت دور بیٹھے ٹھیک تو ہم سر پرائز کر دیتے ہیں آپ کے گھر میں پہنچ گیا ہے آپ کو
اچھا
امی ابو کے ساتھ ساتھ آپ کو ہماری بھی خاطرداری کرنی پڑ سکتی تھی
کو ہم کر لیں گے ہم خطرداری کرنے میں بہت مشہور ہیں
چلیے اچھا بتا بتا دیا ہم آگے سرپرائز انٹری لیں گے آپ کے
ہ ہم کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں وہ ہم موقع ملے ہم پھر کسی کی خطرداری کرنے کا وہ لطف ہوتا ہے نا وہ ہم جی بھر کے اٹھائے
چلیے اچھا ہے کہ آپ کو خاطرداری کرنے کا اور ہمیں کروانے کا بھرپور شوق ہے
ہ تو ہم چاہتے ہیں ہمیں بس کوئی اپنی خطرداری کرنے کا ایک موقع دے ہمیں ہم جی بھر کے اس کی خاطرداری کریں گے وہ
چ خاطرداری کس طریق میں ایسا ل رہا کہ ائی والی خطرداری کر
نہ نہ ایسے ایسیے ایسیے ایسے ایسے غلط کام نہیں کرتے ہم تو بار
ہم تو ڈیری ڈیری گئے تھے کہ یہاں ا
نہ نہ نہ ہم ہم بہت ہم بہت لہجے سے کرتے ہیں نا خطر داری پہت
باتوںی ل جائے اتنا لوبھاونا تھا
نہ نہ وہی ن ایس نہیں خطرداری تو ہم جان دیں
تے ہیں
بنا تو ہم سب لیتے ہیں
بےقف مت بنائیے گا بس
ہم باتیں بھی بنا لیتے ہیں ہم اچھا کھانا بھی بنا لیتے
اچھا میں نے بولا آپ بے حکومت بنائیے گا بس باقی سب کچھ ٹھیک ہے
نہیں نہیں نہیں یہ ایسا کام نہیں کرتا غلط کام نہیں ہم کرتا بےوقوف نہیں ہم کسی کو بناتے خاص کر پ انسانوں کو تو ہم بےقوف بناتے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں سیریس بات ایسی ہی کچھ نہیں ہے مجھے پتہ ہے آپ بس
تھوڑی سی چیٹنگ ہے تو چٹکی لے رہے تھے ہم آپ کی
اچھا
اور سنائیے آپ
ایسا کیا سننا چاہو گے آپ ہمارے
کیا کیا ہو ہوبیز
ہوبس ہوس میری تو بہت لاج باب میری لاج دا ہوں گے کیا بتا آپ کو
چل نوشٹ فرمائیے اپنی ہابیز کے ساتھ
ہبیز میری ہے کہ مجھے میوزک کا شوق ہے میں غزلیں سنتا ہوں میوزک سن ہوں سننے کا مجھے شوق ہے ہ ہ تو اور دوسرا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے کہ
چلیے سیکنڈ والا شوق سے آپ کا میرے شوق سے کافی زیادہ شوق اپنے میچ ہو رہ
ہ اور تیسرا ہے مجھے باہر گھومنے کا بہت شوق ہے نئی نئی پلیس جگہ پہ ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے ہ وہ شوق ہے اور اس کے بعد مجھے چوتھا شوق کا کھانے پینے کا شوق مجھے کھانے کا شوق ہے پینے کا نہیں پیین صر میں پانی اور جوس پیتا ہوں
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ذائقہ سب چیزوں کو لینا چاہیے اوور نہیں ہونا چاہیے
ہ اور مجھے کپڑوں کا شوق ہے اچھے نئے نئے کپڑے مجھے کوئی اپنے گفٹ کرے مجھے کوئی گڑیاں گفٹ کرے مجھے کوئی ہ ایسے اچھی اچھی پر ہاں اتر جو ملے مل جو مجھے پیار سے دے نا میں لگا لیتا ہوں بس
اچھا اچھا چلیے اچھا آپ ہم نے شوق بتائیں آ پ
ہاں تو اور مجھےن اور مجھے ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے
اچھا چلیے بہت
صحیح اچھا بچا ہے ڈرائیونگ کرنا اچھا لگتا ہے
ڈرائیونگ کرنا اوکے اوکے
ہاں
اور کون کون سی گاڑیاں گاڑیوں کی شوق ہے آپ کو کون کون سی گاڑیاں
مجھے فور ویلر ہی پسند ہے
ہاں جی تو ہے فور ویلر
مجھے نا مجھے جی وگن اچھے لگ اں ماری سار رٹ گاری جی رہ
جی ویگن اوکے
مجھے سڈین گاڑیاں پسند ہیں
اچھا ویسے تو مجھے جہاز بھی پسند ہے
وہ تو سبھی کو پسند ہوتا ہے
ہاں اور
رم کرے مجھے جاچتے تھے گفٹ
صحیح ہم دیش کے پرائم منسٹر سے اس بار میں گفتگو کریں گے کیا آپ کوچھ جہاز گفٹ کیا جائے
ہے نا ہمیں آنے جانے میں تھوڑی دقت
دقت ہوتی ہے ہمیں بہت دور پڑتا ہے جی ہم اس بارے میں کے منتر سے جلدی ہی گفتگو کریں گے
کوئی بات نہیں کرنی چاہیے نا صحی بات
ہ جی ہ دوستوں گلے اتنا بھی نہیں کرو گے کریں گے تو پھر کیا ہی فائدہ ہے اسی
ہاں ہاں سی بات ہے ن دوست مزہ بھی بہت لیتے ہیں نا مارتے ہیں
آپ بتائیے دوست مزہ نہیں لیں گے تو پھر کول کوئی اڑوسی پڑوسی تو کے لے کرانی
ہاں وہ تو ہے ہ صحی بات ہے نا دوست مزہ دوست دو دوست دوست دوست مزہ لیتے ہیں نا موزہ لینے نہیں نا دیتے بعد سے دو
نہیں ایسی ایسی ایسی ایسی بات نہیں جب دوساب سے مل تو دیتے بھی ہیں
اچھا نا آج کل تو بہت چتون ہو چکے ہیں نا زمانے کی و طرح
کل والے اور آج والے دوستوں تو میںیں بہت زمین آسمان کا فرق دکھ رہا ہے ہمارے کو
ہاں وہ سمج جو ہ چینج ہو رہا تو دوست چینج ہوتا رہتا نا
ہاں جی
چینج ہوتا نا دوست بھی
دوست ویسے ہی رہتے ہیں دوستوں کو تا عمر ویسا ہی رہنا چاہیے انہیں زیاد سمجھداری نہیں دکھانیانی جی
اچھا سمجھدار دوست ہونا چاہیے نا
ضرورت سے زیادہ سمجھدار دوست نہیں ہونا چاہیے چیز لمٹ میں رہنی چاہیے
ہاں وہ تو ہیں بٹ تبھی دوست کھڑا رہے گا نا
ہاں یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے
جی ماننے کے ساتھ بدلنے والا دوست نہیں ہونا چاہیے
ہاں یہ تو ہے کیا کرے دوست آج کل ویسا دوست ملتا نہیں نا آپ جیسا دوست کہاں ملتا ہے دنیا میں کوئی دیا لے کے ڈھونڈے تب جا کے ملتا
شکریہ شکریہ شکریہ شکریہ
ہاں ہاں کیوں نہیں دیکھو جملہ نہیں ایسی ہی پھینکا ہم جملہ اسی پر پھینکتے ہیں جس پہ وہ سوٹ کرتا ہے تو جو
چل شکریہ شکریہ شکریہ
ہم ایسے نہیں جملہ کسی کی جولی میں دال دین وہ جملے کے قابل ہوتا تبھی ہم ڈالتے وہ قابل ہوتا ہے جملے کے تبھی ہم ڈالتے
چلیے شکریہ لگتا ہے بھائی آیا ہے مہمان ہم ذرا پھر ملتے ہیں آپ سے جلدی
اوکے اوکے اللہ حافظ